وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے اچھے سے
بس بڑھیا آپ پتاے وہاں کیسے ہے سب لوگ
شکر اللہ تعالی کا سب صحیح ہے سب ٹھیک ہے
چلے تو اچھی بات ہے تو ہم شروع کرے آج
جی جی ضرور ضرور
تو آج میرا جو عنوان ہے وہ ہے سچائی کی طاقت پر کہ سچ اتنا ڈسپٹو ورلڈ میں اتنا جو دوگلا دنیا بن چکی ہے آج کل سچ کی کیا طاقت ہے سچ کی کیا اہمیت تو اس بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بولنا چاہوں گی
جی جی ضرور میں ضرور سننا چاہوں گی
چلیے میں شروع کرتی ہوں سچائی انسان کی بہترین صفت میں سے ایک ہے یہ نہ صرف اخلاق کا بنیادی حصہ ہے بلکہ کی ہر کامیاب اور پر امان امن معاشرے کی بنیاد بھی ہے سچ بولنے والا شخص اللہ کی نظروں میں بھی مقبول ہوتا ہے اور لوگوں کی کا اعتماد بھی حاصل کرتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچ ہمیشہ جیتتا ہے سچائی انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے جو شخص سچ بولتا ہے اسے اپنی باتوں کو چھپانے یا جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا ضمیر متھمعین رہتا ہے اور لوگ اس پر بھروسا کرتے ہیں اس اس کے برعکس جھوٹ بولنے والا اکثر پریشانیوں ہمے پھانس جاتا ہے اور دھیرے دھیرے لوگ اس کا اعتماد کھونا شروع کر دیتے ہیں اسلام نے سچائی کی بہت اہمیت بیان کی ہے قرآن کریم اور احادیث میں سچ بولنے کی ہمیشہ ا تلکین کی گئی ہے ہمارے پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کا لقب کے لقب سے پکارا جاتا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے کی سچائی انسان کو عزت اور بلندی عطا کرتی ہے طلبا کی زندگی میں بھی سونچ سچچائی بہت اہم ہے امتحان میں نقل نہ کرنا ہوم ورک خود کرنا اور اپنی غلطیوں کو امم ا اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سچائی کی مثالیں ہیں جو طالب علم سچائی اور محنت کا راستہ اختیار اختیار کرتا ہے وہ اصل کامیابی حاصل کرتا ہے ایسی کامیابی دیر تک ڈیر تک قائم دیر تک قائم رہتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے سچائی صرف فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے ترقی کا ذریعہ ہے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سچ بول لیں تو بھروسہ پیدا ہوتا ہے انصاف مضبوط ہوتا ہے اور دوکھا فریب اور بدہن بتعنوانی کام کم ہو جاتی ہے ایسے معاشرہ زیادہ پرامن اور خوشحال ہوتا تا ہے کبھی کبھی سچ بولنا مشکل لگتا ہے کیونکہ اس سے فورن نقصان یا تنقید کا سامنا کرنا پڑتا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آخر کر آکار سچ ہی فاتحہ حاصل کرتا ہے جوٹ چند لمحوں کے لیے فائدہ دے سکتا ہے مگر اس کے اس کا انجام اکثر شرمندگی اور پچھتاوا کی پچھتاوے کی صورت میں نکلتے نکلتا ہے سچائی انسان کو ہمت عزت اور سکوون دل اتا کرتی ہے آخر میں میں یہ کہا آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سچائی ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو کے کردار کو روشن کرتی ہے اور اسے دنیا میں آخرات دونوں میں کامیابی کی طرف لی جاتی ہے ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوا اگر ہر فراد سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو ہمارا معاشرہ زیادہ مضبوط پرامن اور ترقی یافتہ بن سکتا ہے شکریہ ہلو
جی جی
ہلو
جی جی آپ کو سنائی دے رہا ہے
جی شکریہ تو یے تھا میرا آج کا عنوان
جی مجھے کا عنوان بہت اچھا لگا بہت بہترین عنوان تھا اور شکریہ ا ا تو اب میں آپ کو اپنا عنوان سنانا چاہوں گی
اپ نے اپنا وقت مجھے دیا اور اپنے اچھے اطمینان سے میری باتوں کو سنا اور میرے الفاظوں پہ غور کیا اور سنا بھی ان کو اچھے اطمینان سے بہت بہت شکریہ
شکریہ شکریہ اب میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گی
جی جی
کیونکی میں بھی ایک عنوان جو ہے وہ ایک عنوان پے
جی بالکل پرسکون سے آپ میرا وقت لیجیے
جی شکریہ تو جو میرا عنوان ہے جسے میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انصاف کی اہمیت بڑا اچھا عنوان ہے بڑا بہترین عنوان ہے غور سے سنیے گا انسان کسی بھی معاشرے ان سوری میرا مطلب ہے انصاف کسی بھی معاشرے کی بنیاد اور ترقی کا سب سے اہم اصول ہے جس معاشرے میں انصاف قائم ہوتا ہے وہاں امن اتحاد اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے لیکن جہاں نا انصافی ہو وہاں نفرت بے چینی اور بد امنی جنم لیتی ہے اسی لیے انصاف کو ہر دور اور ہر مذہب میں بہت اہمیت دی گئی ہے انصاف کا مطلب ہے ہر شخص کو اس کا حق دینا اور کسی کے ساتھ ظلم یا نانصافی نہ کرنا یے صرف اول یے صرف عدالتوں تک محدود نہیں بلکی ہر انسان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے گھر میں والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ استاد کو اپنے طلبا کے ساتھ اور حکمرا اور حکمرانوں کو اپنی آواز کے ساتھ انصاف سے پیش آنا چاہیے اور اسلام میں انصاف کو بہت بلند آ اور اسلام میں انصاف کو بہت بلند مقام حاصل ہے قران کریم میں اللہ تعالی نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی تلقین کی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف اور برابری کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امیر اور غریب اپنے اور گیر کے درمیان انصاف میں فرق نہیں کیا یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے اور انصاف معاشرے میں امن اور اعتماد پیدا کرتا ہے جب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کی ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو وہ قانون کی پابندی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اس کے برعکس ناانصافی لوگوں میں مایوسی غصہ اور آ لوگوں میں مایوسی غصہ اور بغاوت پیدا کرتی ہے جو معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور طالبا کی زندگی میں بھی انصاف کی بہت اہمیت ہے استاد کو ہر طالب علم کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے اور امتحان میں صرف محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر نمبر دینی چاہیے اسی طرح طالبا کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ انصاف اور ایمانداری سے پیش آنا چاہیے اور کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں انصاف کو اپنائے گھر اسکول دفتر اور معاشرے کہ ہر شعبے میں انصاف اور سچائی سے کام لینا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی انصاف کا خیال رکھنا ایک بہتر اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے تو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انصاف ایک کامیاب اور ترقی یافتہ قوم کی پہچان ہے جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن خوشحالی اور اتحاد قائم رہتا ہے ہمیں ہمیشہ انصاف ایمانداری اور سچائی کا رشتہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکے اور ایک ذمہ دار سہلی ہونے کا فرض ادا کر سکے تو مجھے امی
جی شکریہ جس حساب جس طرح آپ نے یہ بیان کیا بڑے دلکش انداز میں میرے دل کو چھو گیا میرا دل باغ باغ ہو گیا مجھے کافی میں کافی متاثر ہوگی مجھے کافی اچھا لگا جو اپنے انصاف کے بارے میں بات کی میرے دل میں وہ وہ وہ وہ چراغ سا جاگ گیا انصاف کے بارے میں کی کتنے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے میرا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا ملائم ہو گیا آپ کا کافی شکریہ جو آپ نے اس کے بارے میں بات کے اپنے اپنا وقت دیا تو چلیے پھر سے گفتگو ہوگی ہماری تب تک کے لیے خدا حافظ
جی جی اللہ حافظ
چلیے خدا حافظ بائے بائے